ل یکاں اوہو ہوو السلام علیکم و علیکم السلام ارے بھائی جان کیا بہت ہی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ارے کیا آپ تو بہت ہی مصروف انسان بن چکے ہے ارے وہی تو بعد
ہاں جی جی جی جی
ح جی ارے کیا حال چال ہے آپ کے او ہو ہو ہو ہو بڑی ہی عرصے بات آپ جو ہے بات ہو رہی ہے بس ایک دم بڑھیا جی جی جی اور سڈے نال جی اور کچھ ہمارے لیے کام ارے بس بیٹھے ہیں بستر کے اوپر اپنی جو ہے
جی مجھے پیٹ چچا ہے وہ کیسے ہے وہ ٹھیک ہے
اچھا ہاں وہ تو میرے سب سے چھوٹے چچا کو شبر چچا ہاں وہ تو بڑھیا ہے ان کو کیا ہی ہے ان کی زندگی جیسی مست گزر رہی ہے نا تو مطلب کہ آپ کیا ہی بولیے ن کسی چیز کا غم نہ کسی چیز کی فکر نہ اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں کچھ کرنے کا شوق ارے وہ تو اپنے مست اپنی زندگی گزار رہے
ل ا میرے پاس تھوڑا دماغ چلتا ہے تو
پنگ ا اسلانی چت
ہاں وہ تو بات ہے ہی کوئی نہیں ایسا ایسا بھی ہوتا رہتا ہے بڑھاپے میں ایسے شوق آنا ہاں جب تک چل رہا ہے کہ جب بیٹھ جائے گا تو پتا ہی نہیں چلے گا جی جی ہ جب
ہوں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ آپ بہت اچھی باتیں
ہاں جی بالکل بالکل جی ہاں تو مجھے بتائیے کہ آپ کہ ہاں آپ کی زندگی کا کیا اس وقت اصول کیا رہ گئے اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں ہاں بتائیے بتائیے
تھوڑے میں بس
جی جی اچھا ہاں ہاں جی جی میں صبح تو مطلب دیکھ کہ استاؤ اے میں کیا ہی اپنی صبح کا بتاؤں کل تو مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے مجھے لگتا ہے آٹھ بجے میں اٹاؤا نا چیز آٹ جی جی جی ہاں آٹھ ساڑھے آٹھ تک میں اٹھے اٹھا ہونا
جلدی اٹھیں گے پھر آپ تب مجھے ایک دو پار سے
اچھا اچھا ہاں ہاں بہت م جی جی جی ہاںٹیک ہے ان شاء اللہ اگر میں صبح جلدی اٹھا نا تو میں سیدھا آپ کو پرچی دینے آ ج جاؤں گا جی جی آپ نے بڑی اچھی بات
ٹھیک ہے نا پھر
کیونکہ مطلب پرچی بہت ہی زیادہ
شام کو پھر اب تھکے بھی ہو گے میں بھی تھکی ہوتی ہوں پھر نہیں پاری
ہاں ہاں ہاں پھر ت پرچے اتنے نہیں دے پاتے کیونکہ آج آپ کی تھکاوٹ تھوڑی کم ہی تھی تو آپ اس لیے پرچے کے لیے جو ہے مان میرا تو نہیں ہے میں تو اب کو کبھی بھی آپ مجھے بولیں گے
یہ تھوڑی گیرت ہے میرے اندر تو شرم ہو رہی ہے اس لیے
تو اسی لیے شرم ہیا آپ کے پاس ہے تو اسی لیے ہاں اچھی بات ہی ہے وہ تو اپ نے بہت ہی ا اچھا کیا اس معاملے میں ہاں جی جی ہاں وہ تو ہے ہی تو وہ سرٹیفکیٹ دے دے آپ کچھ نہیں دارگاہ والوں نے سیٹ کے دے دی یا پھر ابھی وہ گھما ہی رہے آپ کو
نہیںیدھی نکالوں گی کیسے نہیں دیں گے دن بعد
عورت ہے جی جی وہ تو ضروری ہے
جی ڈی تین م
یا اتنا وقت ان کو دے دیا گیا ہ وہ تو ہے ہی
جی جی جی وہی تو وہی تو مسئلہ ہے
ا ہاں ہاں وہ تو ہے ہی وہ بات تو ہے ہی ہ اس سے ہم کیا یہ بول سکتے ہیں اس معاملے
ہمج
ی اچھا یونیورسٹی کا کیا ہوا پھر وہ جو آپ نے چیزیں بڑی تھی بھروائی تھی مجھ سے ہاں بہت سی چیزیں تو اس معاملے سے آپ کا ک بھی نہیں
م جب خوش تو میں نے دیکھا ہی نہیں ابھی سونے سے پہلے دیکھوں گی میں پرارسو دیک دیکھا تھا تب کچھ نہیں تھا
اچھا نہیں ضرور چیک کیجے گا کیونکہ یہ چیزیں پت نہیں جلدی جب تک پیروں کے پاس بھی پہنچ جاتی ہوں اچ ہاں تھوڑا تھوڑا اب جو وقت آپ کے پاس دن اپنا تو ہوتا ہے نا دن میں اگر آپ مجھے آپ بتا دیجیے کہ آپ ایک راش مطلب آپ کے ایک دن میں کتنے کلاسز ہوتے ہیں میکزمم اور کتنی بار آپ کو باؤنڈری ہوتی ہے اور کتنے کتنے منٹ کا ایک ایک کلاس ہوتا ہے چھ چھ اور کتنے کتنے تو
آش آ سل
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
پچاس کیا کہتے ہیں ہاں چالیس منٹ کا ہوتا ہے لگ بھگ
اچھا چالیس ف فو ٹھیک ٹھیک فورٹی فائیو منٹس کا ایک ہوتا ہے ہوں ہوں بڑھیا بڑھیا مطلب اگر ہم دیکھیں چھ کے حساب سے ٹھیک اچھا اگر دو ہی ہوں گے دن میں مان لو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے کلاسز کی ط جی اچھا نہیں میں کیا
ہوتی ہے ایک گھنٹہ بریک ہوتی ہے نو سے دس تک
اچھا نو سے دس تک بریک ہوگی باقی چھ گھنٹہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اچھا تو مجھے آپ ایک بات بتا دیجیے مجھے لگتا ہے آپ کے پاس بہت اچھا وقت ہے یہ ہ ہ یہ اچھا وقت ہے مطلب آپ کی جو ہے ان چیز کیوںکہ آپ کے پاس جو دن ہے نا اگر آپ شام کو پھر ایک بجے بھی ہو جائیں گے تو آپ صبح آرام سے سات آٹھ بجے اٹھ سکتے ہیں نا تو پھر آپ کے پاس آٹھ بجے سے لے کر چھ بجے تک کا وقت ہے وہ فارغ ہی ہوتا ہےپ اچھے سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اسیز اس دوران
ابھی فی الحال فارغ نہیں ہے نہیں ہونا تو ابھی ذرا مجھے زیا
ب
ا محنت ابھی جب تک ذرا تھوڑا
ٹھیک
تھوڑا سا م مجھے پھر دیکھنا نہیں پڑے گا کیونکہ ابھی میں ذرا ل پچر سے تو اب مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے مجھے کیا
جی جی جی جی
وہ چیز ٹھیک
پھر تو اپ ایسیے ہی دے دو گی ہ ہ ہ ہاں ہاں ہاں وہ تو ہے ہی کاف ایک مہینہ تو لگے گا اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا رنگ ہو رنگ رنگ میں بے رنگ ہو نہیں ان کے رنگ میں رنگنے کو آپ
پیروں
ایک مہین تو لگے گا ہی
کوئی ب میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد مجھے تھوڑی سیر دم آئےی نا کہ مجھے خود پڑھنا
اچھا جی
پڑے تب تک ایگزام کے لیے رک جائے جی پھر اسس کے بعد میں اس کے لی پڑھنا شروع کرتی تھوڑ تھوڑا میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ایگزام کے لیے پڑھنا شروع کر دی اسی
اچھا ہاں وہ تو ہے ہی یونیورسٹی ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک جی جی جی ہاں اچھی اچھی بات ہے اس کا بھی مطلب آپ کو پتا ہے کچھ کہ کاپ ہونے والا ہے کہ ہوں ہوں کب ہونے والا ہے وہ یونیورسٹی والا ایگزام جی ک بے
طرف سلیبس بولا ہے اور اس میں میں ایک ایک ٹیکنیکل اسسٹنٹ والی پوسٹ اس میں کیا ہے اس میں مجھے
کیا ہے اس میں مجھے اچھا
الٹرانکس
اچھا ٹھیک ٹھیک
وہ پوری مجھے ڈگری پھر سے پڑھنی پڑے وہ م
کیا بول رہے ہیں
کیا آتا ہے مجھے اور کیا مجھے تین ہی سال جو ہو گئے مجھے چھوڑے ہوئے
ہاں بنا تین ہی سال ہو گیا سب کچھ زیادہ ہوگا آپ کو تین سال کتنے آج کے کل تو سالوں کا پتا ہی نہیں چلتا ہے نا ہاں ہاں ہاں ہاں
وہی نا
نہیں نہیں وہاں آپ مت جائیے وہاں وہاں آپ مت جائیے ہاں سب کچھ سب کچھ
صحی جانا
جی جی ہاں ہاں وہی وہی خطرہ خطرہ ہو رہا ہے ہاں تو بھول تو جاتا یہ کوئی نہیں پر انسان مطلب ایک دماغ کے حصے سے دوسرے دماغ کے حصے میں جاتا ہے کوئی نہیں وہ آپ کو سارا یاد پڑے گا آپ اتنا جو ہے پریشان نہ ہوئیے جی اگر کوئی نہیں پڑھا پائے گا تو میں آپ کو پڑھاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں اب میں آپ کو پڑھاؤں گا سب کچھ اب کی انا اتنا جو ہے ٹینشن لے رہی ہے
جی چلیے پھر
جی ضرور ضرور وہ بات تو ہے ہی ہاں اور بتائیے
بائی یہ مسئ ہے
ہاں
ہے نا اگر ہوتے تو میں آپ سے پڑھ لیتی لیکن ہمارے سبجیکٹ سے ج کل پر کیا بتاؤ میری تو آتما تڑپتی
ہڑ آپ کے جو فرسٹ سیم میں کیا کیا سلیبس سبجیکٹپ اگر آپ کو یاد ہوگا تھوڑا تھوڑا
جی ہمیں ہے کچھ آپ
فسٹ سم
کی اورور میں رکھتا ہے یہ لوگ ڈیجیٹل
اچھا جی ہاں ہاں وہ تو میرے وہ تو میرے تو چار وہ بیرے سیکنڈ سم تھڈ سیم فورتھ سیم تین سیم میں میرے کنٹینیو پہلے دو میں میرا بیسک الیکٹر ٹرکس چل رہا تھا اس والے سے میں چوتھے والے میں میرا ڈیجیٹل لاجکس آ گیا جی صحیح وہ
میں بتاؤں گی مطلب کیوںکہ پتا ہے میں نے اس کا اسکرین شاٹ
ٹھیک ہے م
پک لیا ا بس تھا ان کا میں نے سوچا تھا میں دیکھوں گی کہ مطلب
ٹھیک
پڑھ سکتی ہوں کیا کر سکتی ہوں
مجھے بھیجیے گا وہ کیکہ میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا کیا آتا ہے ان میں سے ہ کہ وہ ہو کیا ہوا ہوگا اس کا
اسسٹو ایم سیکوز
سمجھے آپ سو ایم س کیوز ہوں گے ایک سو دس منٹ ہوں گے جو صحیح ہوگا کا ایک نمبر ہوگا اور جو
ہاں ہوگا
گالا تو کاٹے گا
اور د
یہ کیا ہے
او او یہ کیا ہو گیا
پوچھے
یہ تو یہ تو غلط ہو گیا نا یہ کیا بول رہے ہیں آپ
س ہمیں سرکٹ تھیی پڑھنی ہے اور نیٹ ورک انالس اور
ٹھیک ٹھیک نیٹورک کا تو پتا نہیں سرکٹ کا تھوڑا اچھا ہاں وہ آسانی ہے
پ سختی اتنا آسان لگ رہا ہے
یہ بہت آسان ہے یہ چیزیں یہ مطلب مشکل نہیں ہے ہاں ہ تو اتنا مشکل مشکل نہیں ہوتا یہ بھی ج اں وہ تو پتہ ہی ہے پھر جی جی جی کی الٹرک ہاں ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک وہ بات تو ہے ہی اس میں ہم ہاں ہاں ہاں اچھا گ تو جی جی جی جیومٹیش جی جی
میں تو میں آپ کو میری تو آتما ہی تڑاپ اٹھے
میری تو آتماہ
ب میں آپ کو یہ بھیجتی ہوں ٹھیک ہے آپ بولنا مجھے ٹھیک ہے
بوللا مجھے جی ضرور
کیونکہ میرے پاس تو اب پڑھنے لائق کاب کچھ نہیں ہے نا
اچھا ٹھیک ٹھیک
آپ کو یہ بھیج کے رکھوں گی آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے آپ کو جب
ہاں کوئی نہیں آپ کے لیے میں یہ چیزیں جو ہے لاؤں گا کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ان کا جو پارٹ نہیں کر
اسب کا مطلب ہے
چلیے ہمارا وقت بھی اب زیادہ ہو گیا ہاں ہاں جی جی ہاں ہاں
چلے چلے پھر ٹھیک ہے جائے
چلے چل جی جی رہیے ت یار رہیے ت یار جی جی